السلام علیکم
السلام علیکم السلام علیکم کیا حال چال بڑے دنوں بعد یاد کیا
آ بھائی جان بہت ادھر اپنے کام میں وست تھا میں
اچھا شکر ہے اللہ ہے یہ سب خریت ہے آج ایسے ہی بیٹھا تھا تو سوچ رہا ہوں کہ آپس میں گپ سپ کر لو اور بتاؤ آج کل کیا چل رہی ہے
وہی کا بس کام دھندا اور بھاگ دوڑ
او اچھا یہ بتاؤ آج کھانے میں کیا کاص بنا ہے بڑی بھوک لگی ہے
آج تو گھر پہ بنیاریں بڑھ رہی ہیں
ارے واہ بڑے مزے ہے آپ کے ہمارے یہاں تو سادہ کھانا بنا ہے ویسے مجھے یاد ہے پچھلی بار جب میں ملا تھا تو وہ جو آپ نے کباب کھلایا تھا وہ بہت جائقہ آج بھی یاد ہے ہم کو بھاابھی سے پوچھیں گے اس کا ریسیپی کیا تھی
صی ہے آج کل باہر کھانا بھی مہنگا ہو گیا ہے گھر کے کھانے جیسی بات ہی نہیں
ہاں اچھا پلے تہواروں میں کہیں گھومنے جانا ہے کہ نہیں
ہاں تیواروں میں جیسے گھومنے تو جاؤں گا سوچ رہا ہوں اس بار گاؤں جاؤں اھ
بہترین گاؤں کی بات ہی الگ ہے وہاں کی تازی ہوا سکون شہر میں کہاں میں بھی سوچ ہی رہا ہوں کہ اس بار چھٹی میں کہیں گاؤں ہی نکلوں پچھلی بار جب میں پہاڑوں پہ گیا تھا تو وہاں تپر بڑت تھکانے والا تھا لیکن منجور بہت خوبصورت تھا
ہاںاں سفر میں مشکل تو ہوتی ہے پر یادیں رہ جاتی ہیں
ہوں والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے بہت دن ہو گیا ان سے بات کیے ہوئے
اب تو اب تو پہلے سے بہتر ہی ہے
جی جی کیا بولا جانام آپ نے
بہت دن ہو گیا اب تو صحیح ہے ان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر
اچھا اللہ انہیں سحایتا دے بچپن میں جب ہم ساتھ میں کھیلتے تھے تو کتنا سور مچاتے تھے ان کے پاس آ کے اب تو سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے کل کرنے کے کسی کو مجکل سے سم نہیں ملتا
صحیح کہا بھائی
اور کیا
جی یہب حال چال تو سب میرے ٹھیک ہے ہوں ہوں
سھ میں اور بتائے صبح سے کیا چ کیا آپ نے صبح سے کیا کیا کیا آپ نے آج
انشاء اللہ بہت کام آج کیا میں نے کباب بنایا میں نے پھر کھیت میں گیا میں نے پھر کھیت میں کھاد ڈالے میں نے یہی سب میں کر رہا ہوں
یہی سب کر رہے ہو ہمارے بھی تو یہاں پہ کھیتی اچھی ہی چل رہی ہے میں ہر روز جلدی اٹتا تا ہوں صبح پہل منہ دھوتا ہوں پھر ناشتہ کرتا ہوں پھر کیا اس کے بعد اپنے ضروری کام کرتا ہوں اور کالج جانا ہوتا ہے تو سمے پہ نکل جاتا ہوں مجھے نئی نئی چیز سیکھنا بہت پسند ہے
ہوں
اچھا آپ کو کیا کیا پسند ہے جناب
دلچسپ بات ہے یہ تو کافی دلچسپ بات ہے مجھے بھی کچھ نئی چیزیں سیکھنا بہت ہی پسند ہے
مجھے تو کتابیں پڑھنا بھی بہت پسند ہے موبائل پر ویڈیو دیکھتا ہوں معمولی باتیں اور کر ہوں سب سے اور بات بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں میرے خیال نہیں توے خان ہے سب ایک دوسرے کو بہت مدد کرتے
صحیح بات صحیح بات ہے پر کیا بتائے آج تو سب اپنے میں مصروف ہے کہ کیا بتایا جائے کوئی کسی سے مطلب نہیں رکھتے
اچھ جناب ہم تو ایک دوسرے کو بہت عزت کرتے ہیں مل جل کر آتے ہیں والدین کی عزت کرتے ہیں اور بڑوں کا احسان مند رہتے ہیں
صحی بات صحیح بات
آپ کیا کرتے ہیں آپ
ہم بھی پائی جان یہی کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں
خالی وقت میں مجھے مطلب ٹہلنا دوستوں سے بات چیت کرنا بہت زیادہ پسند ہے مجھے بس یہی ہے کہ اپنا کیا مشب سوچو اور مستب سوچنے کی کوشش بھی کرو وہی کوشش میں کرتا رہتا ہوں
سی بات ایک دم سی بات بوللی بائی جان آپ نے اور بتائیں آج جی زندگی میں کیا چل رہی ہے جی جی
ہاں جندگی میں کیا ہمیں اپنے مکھ سے بہت ہاں اچھا ہمیں تو اپنے ملک بہت محبت ہے اپنے شہر اپ اپنا گاؤں اپنے ماحول صاف رکھنے چاہیے سڑک پر کوڑے نہیں پھیکنے چاہ اور پڑے پودے لگانے چاہیے صاف صفائی سے بیماری کم ہوتی ہے ہمارے ملک میں کبھی گندگی ہے ہی نہیں ہر انسان کو زندگی میں وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے جو انسان اپنے وقت کی کرتے ستا ہے وہ زندگی میں بہت آگے جاتا ہے اسی لیے ہمیں ہر کام اپنے وقت پہ ہی کرنا چاہیے جناب اور آلس سے بچنا چاہیے ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے اپنا صحت صبح جلدی اس کو صحت بنانا چاہیے صبح کی تازی ہوا انسان کو تندرست رکھتی ہے ہمیں روزانہ تھوڑی دیر پہ پیدل چلنا چاہیے اور ہمیں جسم کا کیایا رکھنا چاہیے جسم جسم نہیں کرنا چاہیے اور مطلب کیا تعلیم انسان کا سب سے بڑی ہاں جس میں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے تعلیمی حسال سب سے بڑی دولت تعلیمی انسان اپنی عق بھاتا ہے انسان کی صحیح گلت کی پہچان کرتا ہے اور ہمیں ہمیشہ نئی بات سکھاتا ہے ہمیں یہی معمولی بات بہت آگے بڑھنے دیتی ہے گھر میں کیا گھر میں وادلینوں سے کی عزت کرنے سے گھر ہی آگے بڑھتا ہے احترام کرنا چاہیے انصاف کا فرض ہے چھوٹے سے پیار اور سب سے بڑے اچھا سلوک کرنا چاہیے اچھی بات ہے اور الاق انسانوں کا پہچان ہوتا ہے ہمیں اپنے ملک سے بہت محبت کرنی چاہیے ہمیں اپنے کو بھی اچھا کرنا چاہیے آج کے دور پہ موبائل اور انٹرنیٹ ہمارے زندگی کا حصہ ہے اس سے اس استعمال اچھی باتیں سیکھنے علم حاصل کرنے میں ہمیں اپنے قیمتی وقت مطلب کیا قیمتی وقت بیکار نہ کرنے میں بےیکار کی چیزوں میں جائے نہ کرنے میں محنت کرنے والا انسان کبھی کامیابی نہیں توبھی تم بھی نہیں ہوتا ہے مشکل ہر انسان کو آتی ہے تو اس مشکل میں ہمیں اپنی ہمت چاہیے صبر محنت ایمانداری ہر منزل کہیں
پا پائ جانا پائ جان کی وسل کیا ہے
نسلے ہمارے پاس وس ہے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ایک دوسرے کے
ہ
مدد کر ل اور بتائی جناا آپ کے ملک کا کیا حال چال ہے ج ج
ہمارے ملک کا بھی پائی جان ب
آج میں محنت ایمانداری کے اچھی آدار کے باتے میں کروں گا محنت پہ انسان کے زندگی میں محنت سب سے بڑا مقام ہوتا جو شخص محنت کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے مسجد تک بھی پہنچ جاتا ہے وہ اسی لیے ہمیں کبھی بھی محنت کرانا نہیں چاہیے سب کے چھوٹے چھوٹے کوشش کے بعد بھی ہمیں کامیابی بن سکتی ہے ایمانداری انسان کو سب سے اچھا فطرت ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور کیا کسی کا بھی حق نہیں مارنا چاہیے کسی کا بھی نہیں مار لینا چاہیے حق اور کیا جو انسانی م دار ہوتا ہے اس کے وہ بھروسرا کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں اور اچھی عادت انسان کی پہچان ہوتی ہے صبح جلدی اٹھنا وقت پہ کھانا کھانا یہ سب اچھے انسان کی پہچانی ہے ا
صحیح بات صحیح بات
دوست دوست بھی جی کا اہم حصہ ہے اچھے دوست ہمیں روڈ پہ نہیں ملتے اھے دوست ہم اچھے رات دکھاتے ہمیں ایسے لوگوں سے دوست کر لی چاہے جن کے پاس اتحس کا نشانی ہی ہو
ہاں بھائی جان میرے پاس اتحس کی نشانی ہی ہے
شریف اور اچھے خاندان کے ہونے چاہیے اس کے نسل اچھا ہونا چاہیے ہمارے بلدانوں نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی ہے ہمارے ملک کے کافروں نے مجھے بہت بلدان دیا ہے انہوں نے ہمیں پالا ہے پالا ہے پوسا ہے ا ہے مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے
توڑ کر جوڑ لو چاہ
اگر ہم کسی گریب کا ضرور مند کا مدد کرتے ہیں تو ہمیں ہمیں حصے دی روا ملتی ہے
بچپن میں کھیل آتے تھے ہر عمارت کی چھاپ کے نیچے
ہمیں اب اپنا ملک ہمارے گاؤں اپنے شہر سے محبت بھی کرنی چاہیے بہت زیادہ
ہی
السلام علیکم ہمیشہ میں اپنے سے بڑوں کے ساتھ یا اپنے سے ساتھ والوں کو بولتے رہنا چاہیے
بچپن میں کھیل آتے تھے بچ بچپن میں کھیل آتے تھے ہر عمارت کیچ چاؤں کے نیچے اب پہچان گئے ا مندر کون سا اور مسجد کون سی
ہاں اگر کسی کو غلط ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے ماپ پڑھنا ہمارے لیے سب سے بڑی نیکی ہے اچھا بھائی جان میں کرتا ہے فون
الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی قدرت جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی اپنے قصور دوسروں کے سر پہ دال رکھ کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی
او واہ واہ واہ واہ واہ واہ ٹھیک ہے بھائی جان السلام و علیکم
ٹھیک ہے پائ جے ناب بھی کرے
السلام علیکم